ہلو
ہاں جی سب خیریت
سب خیریت سلام و علیکم
سلام
اور بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
سب بڑھیا ہے ادھر تو موسم تھوڑا دم چینجنگ پورا دم ہے ٹوٹل
اچھا تب تو موسم چینجنگ ہے تو اچھا لگ رہا ہوگا موسم
ہاں اتنا گرمی نہیں ہے مط لب بارش وغیرہ اتنا ہے نہیں ہے بارش ہو رہی ہے لیکن زیادہ نہیں
اچھا
اور بتائیں آپ
سب خیریت ہے جی
کھانا وانا اور ناشتا ہوں گیا
میرا نہیں ابھی تو نہیں یہ ناشتہ ابھی نماز وواز پڑھے تھے تھوڑا
اچھا ابھی کیا بنا ہے
ہوں
ناشتہ میں کیا بنا ہے
ابھی تو یہ بربٹی کا سبزی بنا ہے اور روٹی بنا ہے
بربٹی کا سبزی روٹی بربٹی ایک ہو ہوتا ایک الگ ہوتا ہے نا دو ٹائپ سے ہوتا ہے شاید ہے نا
بودی کو ہی بربٹی بولتے ہیں نا
اچھا بودی کو ہی بولتے ہیں بربٹی لیکن مارکیٹ نہیں پتا ہم لوگ تو اس کو بوڈھا بولتے ہیں
اچھا بوڑا بولتے ہیں بربٹی سنے ہیں ہم بھی لیکن ہمارے گھر میں بودی ہی اکثر یوج ہوتا ہے
اچھا اچھا اتنا مجھے نہیں پتا تھا
بوڑا ایک ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اس کو بوڑا بولتے ہیں
ہاں ہاں ہاں ہاں اسی ٹائپ سے بڑا بڑا جو ہوتا ہے نا اس کو تب نہ بولے ہم
اور سنائیے
کیا بولی آپ
کچھ اور سنایا جائے
ہاں اور باجی کہاں ہے کام کر رہی ہیں یا پھر لیٹی پڑی ہیں
یہ کر رہی ہے کچھ کام
اچھا امی ٹی وی دیکھ رہی ہیں
امی روٹی بنا رہی ہے
روٹی بنا رہی ہیں گرما گرم روٹی کیا ہے کیا بات ہے مزہ ا جاتا ہے کھانے میں
ہاں برسات میں بھی ڈائریکٹ چاول نہیں کھاتے ہیں نا
ہوں ہوں ڈائریکٹ چاول اچھا بھی نہیں لگتا ہے نہیں نا
کوئی کوئی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ بیچیے گا نا
ہاں
لگا میری با جی بیچتی ہے اپ کو کیجیے گا تو بولیے ہم دلوائیں گے
کون سا پروڈکٹ سے یا کون سا کمپنی سے مطلب پتہ نہیں نا مجھے
ہاں کمپنی ہم کو نہیں پتا ہے لیکن ٹونر وونر یہ سب رہتا ہے کچھ بھی اپ اس میں لے سکتے دوائی میڈیسین سب کچھ سب کچھ اس میں ائے گا لیکن یہی اپ سیل کروائیے گا تو پیسہ میری باجی
اچھا انسینٹو وہ جو ہوتا ہے بنتا ہے نا وہ ملتا ہے اس میں
ہوں
ہاں
سنے ہے کبھی اپ
ہاں سنے تو ہے اس کے بارے میں سیف سوپ پہلے تھا جو چلتا تھا سیف سوپ اس میں بھی کافی سارا پروڈکٹ تھا سیف ساپ کے علاوہ ایک اور تھا کیا نام تو تھا اس کا میں بھول رہی ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی دیکھ رہی تھی میں کافی زیادہ اس کا چل رہا تھا میں نام بھول رہی ہوں اس کا کچھ تھا وہ بھی وہ بھی اچھا تھا اس کا بھی سب کچھ تھا میں کسی کے یہاں گئی تھی تا واش روم وغیرہ جب یوز کی تھی نا تو اسے میں دیکھی تھی کہ ا اس کا کنڈیشنر اسی کمپنی کا ہے کنڈیشنر کے ساتھ سیمپو بھی صابن بھی فیش واس باڈی واس اور کاف ٹوتھ پیسٹ اور ہینڈ واش ٹھیک ہے نا وہ کافی سارا چیز تھا تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اخر یہ کیا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا اچھا یہ کوئی کمپنی سے جڑی ہوئی ہے تب جا کے آتا ہے
پرچار کرنے کے لیے ایکسٹرا سامان گھر میں رکھی ہوگی
ہاں کافی سارا تھا ٹونر کریم پوڈر جہاں تک ج جہاں تک پرفیوم ہے نا
ہوں سب کچھ بھی لگا اپ کو
ماشا اللہ اس کا پرفیوم بہت اچھا تھا خوشبودار دم لگ رہا تھا جیسے عطر بھی یہ جو نہ لگاتے ہیں نا تو کیسا لگتا ہے نہ
ہوں ہوں
پشی ٹیپ سے دم خوشبو والے دم تھا پتا نہیں کون سی کمپنی سے جڑی تھی نام میں بھول رہی ہوں
میری باجی لے لیجیے گا
ہوں
ہلو
ہاں ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں لیجیے گا
ہاں اس کے بارے میں پہلے آپ باجی سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا ہے کیسے اس میں جڑنا ہے ہے نا یہ سارا چیزوں کے بارے میں کیسے جڑیں گے دیک
اگر نہیں بھی جوڑنے کا من ہوگا آپ کو جو ڈیلی یوز آپ کرتے ہیں وہ مارکیٹ سے خریدتے ہو میری باجی خرید لیجے گا بھیجوا دونگی یا آپ کے سائڈ میں میری باجی ادھر بھی جاتی ہوگی پوچھیے گا نا
ہاں پوچھین گے ایک بار بات ہوئی نا باجی سے تو پوچھ لیں گے ایک بار
اور بتائیے
اور سب خیریت ہے بس بیٹھی ہوں
اچھا
ہوں
ہم بھائی جان پھر یہ آپ کو بولے تھے پڑھائی کے لیے بات کر کے بتائیے گا پتا کر کے کیے تھے
نہیں ابھی فی الحال بات نہیں ہو پائی ہے نا جب بات ہوگی تو پھر میں بتاؤں گی اس کے بارے میں
ہوں ایک بار سوچتے ہیں اچھا سے اس کو گائڈ لائن کرے تاکہ وہ خود کر لے
ہوں ہوں ہوں
تو
اور آپ کی دوست سوانا کسی ہے
سب ٹھیک ہے گئے تھے تو پرسوں سوانا کے گھر امرد کھانے کے لیے
اچھا اچھا وہ گھر میں ہوتا ہے پیڑ اٹھا تھا
ہاں اس کا تھا تو بلائی تھی سوانا گھر تو گئے تھے پتا ہے ابھی بھی جو برسات والا جو ہے نا م امرود اس میں وہ کیڑا لگا رہتا ہے
ہاں وہ بات تو ہے کیڑا تو لگتا
پکا پکا ہے اس میں کیڑا ہے اور جو کچے کچے اس میں نہیں تھا کیڑا بہت زیادہ کیڑا جو بہت زیادہ پک اس میں تو اور ایک ہے
جو پیلا پیلا دیکھے گا نا اگر آپ اس کو توڑیے گا نا چھوٹا چھوٹا چھوٹا اور تھوڑا دیکھئے گا اس میں دم پتہ نہیں چلے گا
ہوں ہوں
اور جو ہلکا پکا ہوا رہے گا جیسے مطلب ہلکا ہرا ہی ہے گرین ہی ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو جب کاٹیے گا تو اس میں ایسا کچھ نہیں دکھے گا
ہوں ہوں
اسی لیے ہم بھی سوچ سمجھ کے لیتے ہیں
اچھا خریدتے ہیں ادھر نہیں ہوتا ہے
نہیں نہیں ہوتا ہے لیکن پیڑ کے پاس اتنا کون جائے گا توڑنے کے لیے کرنے کے لیے ہے نا اور گاؤں میں تو ویسیے بھی رہتا ہے نا
ہوں ہوں
گاؤں میں ویسے بھی رہتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں تو پہلے توڑ تاڑ کے کھا لیتے ہیں دیکھ کر کھاتے ہیں
ابھی تو بہت کیچڑ کیچڑ سا ہو گیا ایسے ہی چلتے اب تھوڑا کچھ نہیں کر رہ
آپ کیا بنایا
ہم
ہوں
ہم زیادہ کچھ نہیں بنائے تھے ہم اج بنائے تھے حلوا پوڑی بنائے تھے
اچھا حلوا پوڑی کھائیں ہے
آج حلوا پڑی کھائے من کیا تھا آج بنانے چلو چلو ٹھیک ہے بنایا جائے حلوا پوڑی
ہوں موسم اچھا ہے نا یہ سب اچھا لگتا ہے
تو ہاں
گرمی جتنا رہتا ہے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں
ہاں یہ بات تو ہے ہلو
ہاں بولیے نا
اور بولا جائے ابو امی سب گھر میں خیریت
ہاں
ابو کہاں اب ابو کام پر ہے گھر پہ
نہیں ابو گھر میں ہے
اچھا آج گھر ہی میں ہے آج گری پہ نہیں گیا
گئے تھے مطلب جاتے ہیں وہ نو دس بجے تک آ جاتا ہے پھر جائیں گے شام کو
اچھا مارننگ نکلتے ہونگے نہ
ہوں
ہوں
اب موسم ا بھی بارش ہے نا تو کب ہونے لگے نہ ہونے لگے
ہاں وہی بات ہے کیونکہ موسم چینجنگ ہے بارش کا موسم ہے تو
آن لائن کچھ شاپنگ وپنگ کرتے ہیں
آن لائن تو زیادہ نہیں کرتے آن لائن وہی میسو سے کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا میسو پہ وہی کچھ کچھ دیکھتے رہتے ہیں
منگاتے ہیں نا ایک ہیڈ فون منگائیں گے
اچھا بولو تو کیڈ فون
ہاں ہاں ہاں بلیوٹوتھ
ہوں
سونچے ہیں بتائیے گا کچھ دیکھ کر کے
ہاں وہ ڈسکاؤنٹ رہے گا نا تب آپ لیجیے گا اس کو
آوپھر اوپھر رہے گا تب
ہاں
سوانا آپ کو یاد کر رہی تھی
سوانا بلا رہی تھیں
ڈر مطلب بول رہی تھی کیسی ہے نہیں ہے تو وہ کچھ وہ پوچھ رہی تھی میرے بارے میں کچھ بولتی ہے کیا تو ہم بولے نہیں
اچھا ہاں تو آپ کیا بولیں کہ کیا بولتے ہیں
نہیں نہیں ہم بولے ہاں یاد کرتی ہے کیسی یہ نہیں ہے تو بول دی اب کیا بولتے ہے نا
ہاں صحیح بات ہے ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا بنائے پھر دوپہر کا لنچ میں
اچھا دوپہر میں
ہوں وہی سوچ رے لنچ میں کیا بنائے کیا بنائے کیا
تہری
تہری بنالے
ہاں اس میں ایک ہی ہے امم سے بن جاتا ہے نا زیادہ کچھ ڈالنا نہیں پڑتا ہے کچھ کچھ سبزیاں ڈال دیجے کاٹ کر کے سیوڑی وغیرہ بھی ڈال آسانی سے بن ہوو کوکر میں
اچھا بھی لگتا ہے نا
بہت اچھا لگتا ہے مطلب بیچ بیچ میں کھائیے گا تو اچھا لگتا ہے
ہوں ہوں
ہاں
ہم کو بھی اچھا لگتا ہے سب سے اچھا لگتا ہے وہ دہی وغیرہ ڈال کے جو بنتا ہےنا
کیوں
ہوں
نہیں دہی تو کبھی یوز کر کے نہیں بنائے ہیں ایسے بنائے تھے
اچھا
میں باہر میں تھی نا تو بال کو دھول رہی تھی پورا روکھا روکھا سا لگتا تھا گھر میں آ کے دھولی ہوں نا سوفٹ سوفٹ لگ رہا ہے سچ
ہاں باہر کا جو پانی وغیرہ رہتا ہے نا وہ الگ رہتا ہے نا اسی لیے تھوڑا گھر کا پانی الگ رہتا ہے باہر کا پانی
پڑ رہا ہے کی ہم کیا بتاے
ہوں
بال بہت جھڑ رہے
میرا جھڑ رہا ہے
ہوں
بال میں تھوڑا تیل ول لگایا کیجے
آپ کا بال نہیں جھڑتا ہے نا آپ کون سا تیل یوج کرتے ہیں
میں میں تیل بناتی ہوں نا
اچھا بنایا ہوا لگاتے ہیں
ہاں
اسی نے نہیں نکلتا ہے بال